و ہیلو
ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان اور سب بتائیے اب مست ہے اپنا بتائیے
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے الحمد للہ بس آاف ہی کا یاد کر رہے تھے
جی
کہ آپ کہاں چلیں گئے اسی لیے
ابھی تو دللی میں آ گئے ہیں
اچھا دلی میں چلے گئے آپ
جی
ہاں جی چلیے اچھی بات ہے تو کیسا مطلب کام دھندا اچھا چل رہا ہے نا
ہاں مست چل رہا ہے سب
اور کیا کیا چی
اور سب بتائیے آپ
جی میرا بھی سب ٹھیک ہے تو دلی میں جا رہے تو اے سی کا کام کر رہے آپ
ہاں اے سی کا کام چل رہا ہے میرا
اے سی کا کرے تو تنخواہ وغیرہ ادھر کہ کہ میں بھی آ کے کر سکتا ہوں کیا
جی بالکل کر سکتے ہیں
جی کر سکتے ہیں نا تو کتنا مل رہا ہے تنخواہ وہاں
یہی پندرہ ہزار
پندرہ ہزار چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے کھانا پینا تو ادھر ہی سے ملتا ہوگا آپ کو
ہاں ہاں سب سب
جی جی چلیے اچھا ہے
جی
جی آپ کا بھی بہت زیادہ یاد آ رہا تھا آپ تو محرہ میں آئے تو سننے میں آیا تھا کہ آپ آئےیں تو ہم آپ سے مل بھی نہیں پائے چلیے ان شاء اللہ کبھی اور دن
پھر ملیں گے
جی اور کھانا پینا ہو گیا آپ کا
نہیں ابھی تو نہیں ہوا بن ہی رہا ہے
اچھا بنی رہا ہے تو آپ بولے کہ ہم سو جائیں گے تو اتنا جلد کیسے سو جائیے گا آپ
نہیں مطلب آرام کرتے ابھی تو کھانا نہیں گیارہ بجے بنتا ہے وہ
جی جی بالکل ا مائی گوڈ گگیارہ بجے تک جی اور یہاں ڈجلی لینڈ لگ رہا ہے تو آپ لوگ تو گھومنے آئیے گا ہی نا کہ نہیں آنا ہے
کہاں سے ہم تو نہیں آ پائیں گے اب گھر سے س آد جاتے ہیں ہم
ہاں اب دللی میں رہنے لگے تو ابھی سب ڈی لینڈ کا ویلو تھوڑی ہے
ویلو ہےھر اس سے بھی ہاتھ ہر چیز دکھتا ہے ہ الر ایک دم تو
وہی نا مطلب ہم کو بھی یہاں پہ رہتے رہتے ہیں نا ان ساھ روپے لگتا ہے لیکن میں گھر کے بنا بھی نہیں رہ پاتا نا
ہاں بات تو صحیح ہے
جی
ادھر ہی مست جگہ ہے ایک دم من لگ جائے گا لیکن آئیے گا تو
ہاں جی ہم بھی ٹرائی کر رہے ہیں ان شاء اللہ اب بہت میں نے سوچا ہ کہ دلی میں آؤں گا تو تاج محل پھر ادھر سے ریڈ فورٹ جہاں مج یہ سب گھومتے ہوئے پھر آگرہ جائیں گے آگرہ میں وہ تاج محل دیکھنا ہے
جی آؤ کبھی گھماتے ہیں پورا تاج محل لال قلعہ بہت گھومنے کا جگہ ہے ادھر
جی جی بالکل بھائی جانا ہم نے بھی تو سوچا ہے کہ ضرور آؤں گا میں
لڑ لے آیا ہا
اچھا لاڈل بھی وہی ہے
ہاں کل رات میں آیا ہے یہاں ہاں
کیا ی ریاز کم لیا ایک دم خرچا کرنے کے لیے
ہم کو بھی لگتا ہے یہاں آیا ہے آج گیا ساہ جامع مسجد
اچھا
ادھر گھوم اوم کے گئے ابھی آ رہا ہے تو دانش گیا اس کو لینے شاید
او ایسا بات ہے
ہوں
چلیے اچھی بات ہے ماشاء اللہ پت ہے آپ جب آئے تھے تو آپ کی ممی باپ بہت زیادہ خیال بول تھے کہسان یہاں مطلب آنے والا ہے تو ہم کو گھر جانا ہوگا وہ اکیلے تھوڑی رہے گا تو آپ کی امی پورا ہڑبڑائی ہوئی تھی
ہاں
تو ہوتا ہے چلیے کوئی نہیں
ہاں
ہم کو بھی بہت شوق تھا کہ انسان آیا ہے تو مل ہی لیں گے لیکن تمنا گھر چلے گئے تھے نا جو میرے سسٹر ہے ان کے سسرال کے گھر چلے گئے تھے تو میں نہیں مل پایا اور دلی میں دلی میں آپ آپ اتنا رہے تو کچھ کھانے پینے کا آپ کو کچھ پسند تو آیا ہوگا نا فیوریٹ چیز
یہاں پر ویسا تو کچھ نہیں ہے سب گھر سے رہح ہی ہے سب کچھ
کیاچ
کانا پیینا میں سب کچھ گھر طرف ہی جیسے ہے ویسا ہی ادھر ہے
اچھا میرے کو کچھ میرے کو کچھ لگا آپ کو کچھ فیوریٹ ڈس پسند آیا ہوگا ادھر کا
نہیں نہیں ویسا کچھ نہیں ہے
وہی نا جی چلیے کوئی نہیں ہوتا پت ہے ابھی میرا سب دوست لوگ کرکٹ کھیلنے گیا تھا تو میرے کو آج صبح بھی لوگ کو رات کو بولا تھا
تو میں آج کل تھوڑا زیادہ آنسسی ہویا ہوں تو میں نے بولا کہ میں جاں گا کھیلنے ہم کو سونا ہے ٹھیک ہے تو میں سو گ پھر اس کے بعد ان لوگ صبح کھیلنے گ تو ان لوگ پانچ سو کا میچ کھیلا
ہاں
ان انو ہار کے آ گیا پانچ کے نام سےاہ تھا تیرا رن نہیں مار پایا پھر ابھی لوگ جی مارنا تھا تو ان لو بھی ٹیم اچھا ہی تھا لیکن ان لوگ کیا کہ چھوڑ چھڑ کرنا کھیلتا ہے کرکٹ
اچھا ہاں
ان لگ کا بلا نہیں ٹچ ہوا ہوگا شاید ہو سکتا ہے پی گیا ہو پھر اس کے بد پھر شام کو ہوا تو شام کو میرے کو بول رہا ہے لاڈلا کہ چلو گے کھیلنے تو ہم بولے کہ نہیں میرے کو من نہیں کر رہا آتارے ہاں ہم توونوں کو پوچھتے بھی نہیں لیکن دقت ہے کہ میرے پس گاڑی ہی نہیں ہے تم جیادہ تو ت گاڑی نکالتا نا
ہ
تو ہم بولے کہ یہ کون سا ٹرک ہے بھائی کہ گاڑی نہیں تو تب پوچھ رہے ہو
وہئین کرکٹ ورکٹ سب چھوڑ ہی دیے اب ہم لوگ
وہ نا مطلب کرکٹ کیا ہے نا مطلب وہ الگ ہی جنون تھا مطلب اس کے اوپر تو کہاں کہاں موبائل پھینتےے کوئی موبائل کا نہیں ا تو گھر پہ آنے وال صر موبائل ہی دکھتا ہے
ہاں
سب سے زیادہ سکون گیم تھا
کرکٹ نا
ہاں
ہاں
مطلب تو ان لوگ پھر یہاں بھی یہ یہاں کا بھی کچھ کچھ کہانی بتا رہا تھا آصف کی ایسے سے ہوا لیکن میں ابھی سن نہیں پایا اب میں اس اس کے پاس بات کروں گا نا تو وہ مجھے بتائے گا
اچھا
جی مطلب وہ وہ بھی کرکٹ بہت جیت کرتا ہےیرے دوستوں کی تم احساان تم چینج ہو گیا تم پہلے کرکٹ کے لیے تم اتنا مر تھے
ہاں
جی
بات تو صحی ہے ہم جانتے ہیں کہ کتنا مرئلہ تھا تو
جی تو ارے بہت زیادہ کیا کر کرکٹ کے لیے تو بائک اتنے اتنا اتنا رف چلاتے تھے کرکٹ کھیلنے جانے کے لیے کہ ٹائم پہ پہنچ جائیں گے اسکول ہم یہ مطلب وہاں پہ
کرکٹ کھیلنا ہے
ہ جی اسکول کا بھی یاد آ ہی جاتا ہے کیونکہ شیواجی کے بگل ہی میں نہیں اسکول ہے تو وہاں کبھی یاد آ جاتا ہے گیروار اسکول اور دان دانش کیا کر رہا ہے ابھی اسی کے پاس گیا ہے
گیا مارکیٹ طرف
او اچھا اور سماج بھی ہے لوگ
گجرات میں ان لوگ
اچھا گجرات میں ہے ہم کو لگا کہ سب آج میں یہیں پارٹی یہاں ابھی کالا ہو ہے تو کالا بتائے کہ سب آج بھی وہیں گئے ہیں
گجرات گیا ہے کام کرنے بیس کے آئے گا وہ شاید
کیا
بیس تاریخ کو آئے گا ساد آج بیا
بیس تاریخ کو آئیں گے
ہوں
اچھا ہ چلیے پتہ ہے ابھی
ہوں
میرا میرا موبائل خراب ہو گیا تو اس کے میں ٹینشن میں ہوں موبائل چارج نہیں لے پ پارمیرا میرا چارجر کے پن خراب ہو گیا اور پیسہ کا بھی کمی ہے مطلب ڈالتے میں رہ رہا ہوں تو پیسہ بھی نہیںما ہوں گھر بیٹھا ہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تو اب میں نے سوچا ہوں کہ کاریا سے کماؤں گا نا کچھ کچھ تو اسی سے میں چارجر خرید لوں گا
ہاں جی بہت اچھا کچھ کچھ دماغ لگانا ہی چاہیے
ہاں جی ب رہے تھا نا
ہاں
کہ کل دانی سے بات ہوا تھا میرا تو وہ بولا کہ اب تو ڈائریکٹ مطلب منیکا برواڑی ملیں گے
ہاں
تو پھر منکا بروای ملنے کے بعد پھر ہم لوگ بولیں گے دھو بھائی منیکا برای ملے گے تو ٹھیک ہے
ہاں
ن مجھے نا وہاں پہ اس کے گھر کے بغل میں دکان ہے وہاں کولڈ ڈرنک وغیرہ سب کچھ ملتا تھا تم ک ماں کیاؤ گے تو کولڈ ڈرن کے لیے صرف پیسہ جیب میں رکھنا کیکہ جب من کرے
تو ویسے تو کولڈ ڈرنک کا تو دقت ہوتا نہیں ہے کیکہ رای لو سب تو سنےو خود ہی لاتے ہیں پارٹی کرتے ہیں ساتھ میں لیکن ایک ال الگ دانش کے پاس پیسہ رہے گا تو بات الگ ہے
ہاں ہو جائے گا رہ سب ہو جائے گا کہ ہے ٹینشن لے رہے
وہی ہم اس کو سمجھائائےیں تو وہ تو وہ تو وہ بولا
ہاں
تو وہ بولا کہ ٹینشن ہی لو اس سب کے لیے تو تھوڑے ہم پیسہ روکتے ہیں سگریٹ وغیرہ تو یہ سب تو پیتے ہی ہیں تو ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی تو ہوتا ہی ہے
ہاں مستی کرنا ہے پورا وہاں
جی س سچی میں جی وہ جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں میں تو پتاہ ہے اور لیکن اب آپ تو بزی رہو گے شادی میں تو ہم لوگ کو بھی کچھ کچھ بزی رہنا پڑے گا وہاں پاس کیونکہ تو اسی لیے کم ہی انجوائے ہو پائے گا لیکن تبھی جب بھی مطلب رات کو کریں نہیں
ہاں رات میں ہوگا باککس لگا لیں گے دو گ سارے
جی مطلب ملیک آپ کے گھر کے بغل میں مسجد بھی تو ہے تو وہاں پہ ڈی جی وغیرہ تو نہیں ن بجے گا
پیچھے لگائیں گے پیچھے ایک دم بڑی امی کی ہ طرف
اچھا مطلب کرنا ہی کرنا ہے نا
کرم نہیں ہے بازا بجا لیں گے اور کیا نہ تو ہلکا پھلکا تو ہوگا ہی
اچھا اچھا نہیں صحی ہے تھوڑا موڑا انجوائمنٹ بھی ہونا چاہیے شادی کے لیے تو پھر اگ پھر اگل بگل والے بھی تو دیکھے ہیں کہ ہاں ہوا
ہاں
جی بالکل بالکل
تو مجھے بھی خیال میں آیا تھا یہ تو میں نے دانش کو بولا تو دانش بھی سپورٹ کیا
وہ بھی تو جان رہا ہے کہ میرے سسٹر کا وہاں شادی ہوگا
ہوں ڈانس نا
ہاں ہاں
ہیلو
جی جی آواز نہیں جا رہا ہے کیا
آگے آگے
ہاں دانش مطلب مطلب بول رہے تھے یہی چیز بات وغیرہ ہوا ہم میںیرےو سےے تو
اچھا
جی بھائی جان چلیے کوئی نہیں ویسے ہوتے رہتا ہے آپ کب آ رہے ہیں ویے کما کر
ابھی تو نہیں اکتوبر میں ہے
اکتوبر میں چلیے اچھی بات ہے تو اکتوبر میں تو آفی کا بہن کا شادی تو اکتوبری ہی میں ہے تو اس سے
ہاں نہیں نہیں اکتوبر میں ہی آئیں گے
اچھا اکتوبر مہینے چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے
کارڈ اڈ چھپوا کے رکھوا دیں گے وہیں
کیا چھی
کڈ اڈ وہیں پر چھپوا کے رکھوا دیں گے کال سے اور جائیں گے دس دن پہلے باند دیں گے سب اور کیا کام ہے باقی سب ادھر ابو کر ہی دیں گے باقی دوست یار ہے ان لوگ کو بول دیں گے سامان وامان اتارنے کے لیے کال کر دیں گے
جی جی کیا کرو گے بھائی جان چلیے بھائی جان ٹھیک ٹھیک ہے پھر میں رکھتا ہوں نا اپنا خیال رکے گا
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک
ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم
ٹھیک ہے وعلیکم السلام